ہیلو ہاں آواز آ رہی ہے ہیلو
جی بولیے آواز
کچھ نہیں بیٹھی ہوں میں بھی بس بالکنی میں بیٹھی ہوں آری آری ہے کچھ نہیں موسم اچھا لگ رہا تھا اتنی بالکنی میں بیٹھی ہوں بس کچھ نہیں آپ بتائیے اور
باہر نکل کے تھوڑا سا باہر کا ہوا لے ل اور اچھا بھی لگتا ہے لیکن ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ باہر ہوا لینے
ہاں آپ کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہے ابھی میں تو بھیھی ایسی بالکنی میں بیٹھ کے چائے پی رہی ہوں اور ایسے میرے گھر کے پاس پیڑ وغیرہ لگے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ہوا جاری انتا
میرے تو مبھی ہسبینڈ آئے نہیں ہے نا ابھی آ جائیں گے نا تو پھر تو فون دھیرے سے رکھ کر اپنے کام ک ج بولیں گے فون پہ لگی ہوگئی ا میں کھانا لیٹ ہو گیا دسیی ہو موسم بنا دیے ہیں سب کچھ سب ہو گیا ہے ان کے بھیاوں کو کھانا دے دیتے ہیں اور
اچھا ان کی وائف نہیں ہے کیا
ہے وہ لوگ گاؤں میں ہیں آتے جاتے رہتے ہیں جی جی میرے بچے پڑھ رہے ہیں نا ادھر
اچھا
میرا ایشو یہی ہے پڑھتے ہیں تو پھر مجھے ادھر رہنا پڑتا ہے
اچھا اچھا اور بتائیے
ا آج کے ڈیٹ میں دیکھو لوگ پڑھائی میں اتنا بزی ہے پڑھ لو پڑھ لو اور بچوں سے کوئی کام نہیں کراتے پڑھ لو پڑھ لو
ہاں
ہمارے ٹائم تھ کیا ہم نےری ب ب ار ا ایک کام کر تو پڑھو ایسے بولتے کہ میری ممی ا کھیت میں بھی کبھی کبھی ایسا موسم خراب ہوتا تھا نا آج اسکول نہ جاؤ آج دھان کٹوا دینا نہیں تو بارش وارش ہو جائے گا پورا فصل خراب ہو جائے گا تھا
ہاں اچھا آپ گاؤں کے ہیں
ہاں گاؤں میں گاؤں تو رہے گا ہی نا تو ادھر کھیتی وتی ہوتی یہ تھی نا جب ہم لوگ ہم لوگ کے ٹائم پے تو اتنا لائٹ بجلی کی اتنی ویوستھا بھی نہیں تھی لیکن اب ہم ہم لوگوں کو اتنا اچھا پڑھائی بھی نہیں مل جتنا آپ آپ لوگوں کو مل رہا ہے
ہاں ہاں پہلے اتنا اچھا وہ نہیں تھا
ہ ایک بار آپ لوگ بولتے ہو کہ بھائی ہم کو پین پینسل کیا چاہیے حاضر ہو جاتا ہے ترنت ہم لوگ کو تو بھائی بولتے رہ جاؤ ملتا ہی نہیں ہے پیسا ہی نہیں ہے اور ہم لوگوں کی وہ ٹائم تو وہ انک ہوتا تھا نا پیاز وہ ایک گھولتے تھے ہم لوگ گھول کے ایک ایک آتا تھا ایسا لکڑی کے جیسا اس کو ہم لوگ چھیل کے اس کو ڈبا ڈبا کے لکھتے تھے
اچھا
اس سے اس سے پڑھائی کیا ہے ہم لوگ فون خود کے ہاتھوں سے بنا بنا کے لکھا ہے
باپ رے اتنا اسٹرگل کیا آپ لوگوں نے تو
خود کیا خود کے ہاتھوں سے اس کو ایک دم پین کی جیسا وہ جو آتا تھا پہلے ایک پین آتی تھی جس میں سیاہی ڈالنا پڑتا تھا ویسا ہم لوگ ہاتھ سے بنا کے نا سیاہی گھول کے ڈبے میں رکھ کے نا اس میں ڈ کر کر کے لکھتے تھے اور تو اور دن میں کام کرو رات میں اپنا پڑھائی کرو لالٹین جلا کے لائٹ تو رہتی نہیں تھی اتنی بہت کم لائٹ ہوتی تھی ایسا تھا س سٹم فون ان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا
ہاں نہیں اس ٹائم پہ تو نہیں تھا
اگر کسی کے پاس رہتا بھی تھا تو وہی ڈبے والا فون تھا اس سمے وہی بہت ہاں وہی اس سے تھوڑا بہت چل رہا تھا وہائی بہت مشکل ہوتا تھا جب ہم لوگ کو کبھی کبھی نہیں کہتا تھا ہم لگ کو لکھنا کتنا پڑتا تھا سب کچھ ہم ہی لوگ جانتے تھے ا امی کو کیا بولوں اب ان کا بھی بات سننا پڑتا ہے بھائی صحیح بات ہے فصل خراب ہو جائے گی میری ماں کے لیے ک کتنا کرے گی
صحیح بات ہے
یہ بھی سوچنا پڑتا تھا نا
ہاں
اور آپ کا دیکھو بھائی کچھ نہیں کرنا لیکن پڑھنے کے لیے بھی دیکھو آلس آتا ہے میرے بچے نا دماغ کھا جاتے ہیں میرا پڑھتے نہیں ٹیوشن ڈالی کلاسز لگائییں سب کچھ کی یہ لوگ بس پڑھ لے کیا پڑھیں گے بولتی ہیں کہ پڑھ تو رہے کتنا پڑھے ہم اور ٹی وی ٹی وی دیکھنے کے لیے بولو نا دو تین تین گھنٹ دیکھتے ہیں
ہاں ٹی وی میں تو فرا کوئی کمپٹین نہیں
ٹی وی تو ٹی وی موبائل الگ سے چاہیے
ہاں
ٹی وی تو ٹی وی ٹائم پاس پھر موبائل الگ سے ٹائم پاس چاہیے بتاؤ ہمارا فون خالی نہیں رہتا میں تھوڑا سا خالی ہوتی پھر مجھے میرے کام بھی فون میں رہتے ہیں نا
ہاں جی آپ کے تو بہت کام ہوتے ہیں فون میں
مجھے میرے کام بھی فون میں رہتے ہیں وہ بھی کرنا رہتا ہے ایک ورک کرتی ہوں میں اس میں بھی مجھے دو گھنٹے دینے پڑتے ہیں تو میرا تو ایسے ہی چلا جاتا ہے بہت ٹائم میرے بچے بولتے ہیں کہ اب دے دو اب دے دو ہم کے فون چارج نہیں ہوگا ابھی دے دوں
چارج پے مگا چلاتے ہوں گے
نکلواتے کھانا تو دے دیے ہوئے ان کے بھائی صاحب کو کھائی اور تو ابھی کوئی آیا نہیں ہے تو میں اپنا فون کا کام کرنے جا رہی تھی
اچھا
ہاں جب تلک آپ کو فون آ گیا تو میں نے کہا لا بہت دن ہو گیا آپ سے ہی بات کر کے دیکھیں کیسی ہیں آپ کی طبیعت
طبیعت تو کچھ ٹھیک نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کھ لے ایسا جو بالکل پہلے جیسے ہوتا سرت طبعت طبعت نہ خراب ہوا کرے بھیا بالکل سمج نہیں آتا ہے
ایک بار آپ اپنا وہ دیکھ لیجیے ذرا سا
ہوں
کیا
ہاں
آپ اپنا ایک بار چیک کر لیجیے کہ میرا تو فون لاک ہے اور ہات تو وہی ہے بول رہ اور آپ کی مممی نے کیا بنایا کھانے میں
ممی نے میں نے بولا تو ممی مجھے وہ آلو بھجیا بہت پسند ہے نا تو میں نے وہ بولا اور دال چاول
ہاں اچھا ہے بھائی آپ کو جو پسند ہے وہ بناؤ کھاؤ
ہاں
کیونکہ ایسے میں تو کچھ من نہیں کر رہا ہے نا
ہاں پھر بھی بنوا
ہوں ھو
نہی ہورا ہا ہے
ہوں کوئی نہیں تھوڑا تھوڑا کھاؤ
دوائی کھانی ہوتی ہے اس لیے کھانا پڑتا ہے آدھی ایک روٹی تو کھانا پڑتا
نہیں نہیں بھائی کھاؤ تھوڑا تھوڑا کھانے تو کیا ہے نا وہی کمزوری آتی ہے تو پھر بعد میں جب کالج وغیرہ جاؤ گے تو پھر ویکنیس محسوس ہوتی ہے
ہاں بہت زیادہ ویکنس لگتی ہے
ہمم پہر کیا کریں ہمارے آپ نے تو آپ ہی لوگ ہیں ہمارے یہاں تو بہت لوگ ہیں لیکن اصل بات بہت لوگ ہیں کتنا دور ہے لیکن جب سوستھ خراب ہوتا ہے نا تو کوئی نہیں دکھتا
تب بھی اپنے کوئی کرنا ہے
آواز نہیں آئی آپ کی
ہاں بولیے آواز آ رہی ہے ہمیں
مے ٹھیک ھو ہوں اور آپ کے گھر پہ کون کون ہے وہ مطلب آپ کی ممی کے گھر پہ
ممی کے گھر تو سبھی ہیں بھیا بھاابھی ممی چاچی چاچا سبھی لوگ ہیں
آپ کی بہن نہیں ہوئییا بھائی
بہن بھی ہے دونوں بھائی باہر ہیں بہن بھی ہیں دونوں سب ہے فیملی میں
بڑی فیملی ہوا کرتی تھی نہیں
ہوں اب ممی کے یہاں چل جاتا ہے ممی کے یہاں کتنی بھی رہ نا فیملی وہ تو پتا نہیں چلتا ہے ایسا بندش نہیں رہتا نا یہ ہاں ہاں کچھ ایسا ہوتا ہو تم کو کام کےساتھ تم رہتی ہو کچھ کھالو بول لو ہنس لو کچھ دکت نہیں ادھر کا تو بہت تو یہ رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ڈیوٹی دے رہے ہیں
ہ
ہاں صحیح بتا رہے ہو بہت غصہ آتا ہے چلو پھر اور
اچ پھر بھی آپ بہت کرتے ہو لیکن میں نے دیکھا ہے آپ مطلب زیادہ تر تو بزی رہتے ہیں اتنی ٹائم نکال ہی لیتے تھوڑا بہت بات کرنے کے لیے
کیا کر دیکھو ابھی کسی سے بات کرنا ہے بھائی کسی کا کوئی بھی رشتہ بنا بات کرے تو نہیں چلنے والا نا ہر رشتے کو ہر چیز کو ٹائم دینا پڑتا ہے چاہے دس پندرہ منٹ ہی دیے پر دینا پڑتا ہے آج میری ماں فون آیا تھا نا ایک منٹ بھی بات ہم نہیں کر پائے تھی ایک منٹ بھی بس ہم ممی بولی کہاں ہیں آپ مطلب آواز آ رہا تھا باہر سے ہم بولے سبزی مارکیٹ میں سبزی لے رہے ہیں تو ممی بولی اچھا ٹھیک ہےآپ لے لو تو میں نے کہا آپ کو ایک منٹ میں کال کرتے ہیں کرتے کرتے ان کو میں نے پانچ منٹ بعد کال کیا مارکیٹ سے نکلنے کے بعد پھر پھر میری بہن کا فون تھا پھر بہن بزی ہو گئی ہوگی لگا رہے تھے بزی آرہا تھا پھر میرے مطلب ممی بھی نہیں رہی ہوگی چلی گئی ہوگی کچھ کام کرنے ایسا ہو گیا تھا سوچ رہے ہیں ابھی ٹرائی کر کے دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے
ہوں
اور آپ کا دیر کو ہے وہ میں یہ کرتی ہوں
آواز نہیں آ رہی ہے آپ
آپ کو دیکھ رہا ہے ذرا
کون ہے
ٹھیک ترکھتی ہوں آں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہیلو
ہاں ہاں
میرے ہسبینڈ آئے ہیں میرے میں رکھ رہی ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں آپ کا بھی ٹھیک ہے نا ابھی
ہاں ہاں
اوکے بائے
بر